السلام علیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی جان
جی بھائی جان آپ ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
شکر الحمد للہ
بھائی جان میں آج آپ سے ایک موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کا نام وقت کی پابندی ہے اجازت ہے
جی بالکل اجازت ہے فرمائی میری بائی ہم
وقت کی پابندی کامیابی کی نشانی ہے جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ زندگی میں ترقی کرتے ہیں ہر کام وقت پر کرنا ایک اچھی عادت ہے طالب علم کو سکول اور امتحان میں ہمیشہ وقت کا خیال رکھنا چاہیے وقت ضائع کرنا بری بات ہے کیونکہ گزرا گیا وقت کیونکہ گزر گیا وقت کبھی واپس نہیں آتا اس لیے ہمیں ہمیشہ وقت کی پابندی اختیار کرنی چاہیے
کچھ ہمارے لیے وقت وقت کی پابندی کامیابی کی نشانی ہے کیونکہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آج کا کام آپ کو آج ہی کرنا ہوگا آپ کو وقت کی آپ کو وقت کی قدر کرنی ہوگی آپ کو ہر ایک چیز اپنے وقت وقت پہ کرنی ہوگی آپ نے کہا کہ طالب علم کو سکول اور امتحان میں ہمیشہ وقت کا خیال رکھنا چاہیے یعنی کہ آپ کو کوئی کام دیا ہے استاد نے کل کے لیے تو وہ آپ آج ہی کیجیے اور کل کے لیے نہ رکھے آپ اگزام میں بیٹھے ہیں تو وقت کا خیال رکھیے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے رہے اور اس کا خیال رکھے کہ آپ وقت کے حساب سے چل رہے میے پیاری بھائی جان میں آپ کو ایک موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا اجازت
جی جی جی ضرور
دوستی اللہ کی ایک خوبصورت نعمت ہے اچھا دوست ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے ہمیں نیک اور ایماندار دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے برے دوست انسان کو غلط راستے پر لے جا سکتے ہیں سچے دوست ہمیشہ اچھی بات کی تعلیم دیتے ہیں اس لیے ہمیں اچھے اچھی دوستی کو قائم رکھنا چاہیے
ا درستی اللہ کی خوبصورت نعمت ہے جی اور جو رشتے دوستی ایسا رشتہ ہے جو کہ خون کے نہیں ہوتے لیکن ہمیں خون سے زیادہ قریبی لگتے ہیں دوستی والے رشتے تو ہمیں اچھے دوست کی قدر کرنی چاہیے اور ہر ایک کی زندگی میں ایک اچھا دوست ہونا چاہیے جو ہمیں ہم ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے ہ جی بہت درست فرمایا آپ نے بہت ہی اچھا موضوع چنا تھا آپ نے میں اپنے اگلے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے کتاب کی اہمیت
جی فرمائیں فرمائیں ارشاط کریں
کتاب علم کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کتاب انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے جو ہر وقت اس کے اس کا ساتھ دیتی ہے کتابوں کے مطالعے سے انسان کا علم بڑھتا ہے اور اس کی سوچ میں وست پیدا ہوتی ہے ہر طالب علم کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کتابیں ہمیں تاریخ سائنس ادب اور دنیا کی مختلف معلومات سے واقف کراتی ہے اچھی کتابیں انسان کو اچھے اخلاق اور اچھی عادتیں سکھاتی ہے جو لوگ کتابوں سے دوستی کرتے ہیں وہ زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں ہمیشہ کتابوں کی قدر کرنا چاہیے اور انہیں صاف جترح رکھنا چاہیے روزانہ مطالعہ کرنا ایک بہترین عادت ہے جو انسان کو علم اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے اس لیے ہمیں کتابوں سے محبت کرنی چاہیے اور انہیں اپنی زندگی کا اہم حصہ بنانا چاہیے شکریہ بھائی جان
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اعلی بات کہی ہے آپ نے کتاب علم کا بہت بہترین ذریعہ ہمارے پاس آ آج بہت ساری چیزیں ہمارے پاس الیکٹرانکس ہیں ہمارے پاس اپنا فون ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے لیکن پھر بھی جو ہمیں کتاب علم حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی کتابوں سے ہمارا کتابوں سے ہمارا ذہن اور بھی اعلی اور بھی بلند ہو جاتا کتاب کتابیں شروعات سے علم کا سب سے بہترین خزانہ آ رہی ہے اور انشاء اللہ آگے بھی سب سے بہترین خزانہ رہیں گی اس کے بعد میں آپ کو ایک بہتر ترین بہت اچھے موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا کیا
ج جی میرے بھائی
میرا وطن بھارت ہے بھارت
جی
بہت ہی بہت ہی عظیم ملک ہے مجھے اس سے بہت بہت ہی زیادہ عشق ہے سب سب ملکوں سے یہ بہت عظیم ملک ہے یہ ایک خوبصورت اور عظیم عظیم علیشان ملک ہے ہمارے ملک میں مختلف مہذب اور تہظیم کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں یہ نہیں کہ بہت سارے ممالک ہیں لیکن وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے میں ملوث ہے لیکن یہاں پہ اتنے مختلف مذہب ہو کے بھی ہم مل جل کر رہتے ہیں ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے چاہے وہ کوئی کسی کا کسی وقت وطن کا بھی ہو اسے اس کے وطن سے محبت کرنی چاہیے جیسے مجھے اپنے وطن بھارت سے مہ ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے محنت کرنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ملک کی فکر رکھیں وقت وقت وطن کی خدمت ہر ش شہری کا فرض ہے یہ ہمارے ہم مسلمانوں کا بھی فرض ہے ہمارے بھائی ہندوؤں کا فرض ہے ہمے بھائی سکھوں کا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے وطن کی خدمت بہت اعلی ترین سے
جی بہت اعلی بہت درست فرمایا آپ نے بہت مجھے پسند آیا آپ نے موسمون چنا میرا وطن ا بہت اعلی اور ہمارے بھارت کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہاں ہر مذاہب کے لوگ مل جل کے پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں یہی ہمارے بھارت کو سب سے عظیم بناتا ہے باقی ملکوں سے
کا نظام بھی بہت زیادہ اچھا ہے یہاں پرسکون ماحول ہے نہ بھیڑ بھاڑ نہ لڑائی جھگڑا یہاں سب امن اور سکون سے رہتے ہیں
جی بہت آعدا بہت درست بہت درست اور یہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے وطن سے اتنا ہی پیار رکھے جتنا وہ اپنے والدین یا اپنی فیم
جی بالکل کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک والدین ہی ہے جس نے ہمیں اپنا پالا پوسا ہمیں زندہ رکھتا ہے یہ بھی تو ہمارا پالنے والا ہی
جی جی میں اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھنا چاہوں گا میرے موضوع کا نام ہے درختوں کی اہمیت
جی فرمائش
درخت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے یہ انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے بہت فائدے مند ہے درخت ہمیں صرف ہوا پھل پھول لکڑی اور ٹھنڈا سایا نہیں دیتی یہ ماحول کو صاف رکھتے رکھنے رکھتی ہے اور ہوا کی آلودگی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں بارش کے نظام کو بہتر بنانے اور زمیں کو مضبوط رکھنے میں بھی درختوں کا اہم کردار ہوتا ہے اگر درخت نہ ہو تو ماحول گرم اور آلودہ ہو جائے اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ترک لگانے چاہیے اور ان کی حفظ حفاظت کرنی چاہیے کسی بھی درخت کو بے وجہ نہیں کاٹنا چاہیے ہر فرد کو شجر کاری میں حصہ لینا چاہیے اس طرح ہم اپنے ماحول کو صاف ہرا بھرا اور صحت مند بنا سکتے ہیں یہ تھا درختوں کی اہمیت کے بارے میں ایک مضمون آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے
جی بہت بہترین اعلا بات کہی آپ نے آپ نے کہا کی درختوں کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے جیسے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ درخت بہت زیادہ کاٹے جاتے ہیں حالانکہ میں یہ مانتا ہوں کہ ضرورت ہے ہم گھر بناتے ہیں چیزیں بناتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے بیس اس کی جگہ لگائے یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہم اسی ماحول کا بہت بڑا حصہ ہے اور اگر یہ درخت ہے تو ہی ہمیں اگر یہ درخت نہیں تو ہم بھی نہیں ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہمارا وجود درختوں سے ہی ہے کیونکہ یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں ان سے ہمارا غذا ان سے ہماری بھیڑ بکریاں سب چلتے ہیں اس کا مطلب درخت نہیں تو ہم نہیں ہم نہیں تو یہ کائنات نہیں تو کیا مطلب رہتا ہے زندگی کا جب درخت ہی نہیں اس لیے درخت ہی سب کچھ ہے ہمارے
جی بہت زیادہ بہت درست بہت اچھا لگا آپ سے بات کر
جی جی ہمیں بھی بہت اچھا لگتا آپ سے بات کر کے
جی کرتے ہیں پھر اگلی دفعہ کسی اور موضوع پہ بات انشاء اللہ تب تک اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ
ابی اللہ ج